ی السلام علیکم
بالی ووڈ اور خیریت میں
احمددین کا
ہوں اور سب کو اور سیں کون سے ٹاپک پہ بات کریں گے
آج ہم فلمیں اور کتابوں پر باتیں کریں
فی میر کاب بات بہت بہترین موضع پسند یہ ہے
جی جی
جی
جو فلمیں اور کتاب ہوتی ہے اور بنیادی فرق وتااز میں جسے اپن جیسے ف ہوتی ہے فلمیں اور کتابیں تو ان کی تصویر اور رواز کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے فلموں میں تو ہے نا اور جب کی جو مطلب اپنی جو کتابیں رہتی ہیں اس میں کہانی الفاظ کے ذریعہ بیان کیا جاتا ہے
بالکل اور جو کتابیں ہوتی ہیں ہم جو اس کو پڑھتے ٹھیک ہے اس کے بس میں ار ہمارے نظروں میں گھومتے ہیں ہم اس کو سوچتے ہیں ہے نا ان کے کرداروں کو ہاں تو بالکل اور جو سی اور جس طریقے سے ہم فلمیں دیکھتے ہیں فلموں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو سارییز چیزے ہمارے سامنے ہی منظر ہوتا ہے جسے ہم لوگ تفریح بھی کر لیتے ہیں ہ نا دیکھ بھیل یہ تھوڑی بہتمجھ بھی لیتے ہیں اور اس زیادہ تر کے مسالے ایڈ جات وہ بھی مطلب ایک تفریح کر دیتی ہیں انیں جی ہ
ہوتا ہی اس میں
ہاں ہو تو ہی ہے نا ہم بھی اکثر کتابیں پڑھ تو ان کے اندر جو کہانیاں ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں کس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کیسے یہ کد الفاظوں کی ہوتی ہے نا ویسے نظارے ب اس ٹیپ کی نظارے ہمارے سامنے ہوتی ہیں
اچھا جیسے ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کتابوں میں اپنے کہانی جو ریڈنگ کرتے ہیں پڑھتے ہیں تو اس میں اپ کو سوچنا پڑتا ہے نا لیکن جو اپن فلمیں دیکھتے ہیں تو اس میں میں ایسا نہیں ہوتا
اس میں میں ایسے رہتے کہ آگے کیا ہوگا یہ رہتا ہے اور ہم جو کتابیں پ ہاں اور ہم جو کتابیں پڑھتے ہیں تو ان میں کیریکٹر پرت مطلب ان کے کرداروں میں کھو جاتے ہیں مطلب ان کے مناظر میں تصور میں اپنی ان کے جو منظر ہے ناضر چلنے لگتے کہ ایسا ہوا ہو ہوگا ایسا کیا ہوگا یہ سب جو بھی بولا ہوگا اس قدر ہمارے ذہن میں ان کی تصویریں بننے لگ جاتی ہیں
اب فلموں میں تو یہ رہتا ہے جس سے کہ آسان اور دلچسپ ہوتا ہے ان کو دیکھنا کیکہ کم وقت میں پوری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے اپن کو اور دیکھنے والے کو بھی مطلب تفریح بھی ملتی ہے
سپری بھی ملتی ہے لیکن آج کل لوگ جو فلمیں زیادہ تر پسند کرتے ہیں
ہاں اسی اسی وجہ سے
بالکل اسی وجہ سے کیونکہ ان کو زیادہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ان کے سارے مناظر ان کے سامنے دکھتی ہیں ہر طرح جس مطلب سوچنے کی ان کی تکلیف نہیں ہوتی ہے ان کو
بالکل بالکل
ہاں صی ہے
آپ کو بھی پسند ہوئیتا وغیرہ پڑھنا تو
ہاں بہت زیادہ پس ند تھی مجھے کتابیں پڑھنی جیسے فلمیں وغیرہ تو ایسا ہے کہ فلمیں تو میں زیادہ پسند کرتی نہیں ہوں ا زیادہ تر میں کتابوں کو ہی زیادہ پسند کرتی تھی لیکن آب جب سے موبائل آیا ہے ہاتھوں میں تو کتابیں چھوٹ گئی ہے
اور فلمیں وغیرہ آ جاتا کہیں ہے
ہاں اب یہ جو ان کی اسٹوریز ہوتی ہے وہ اسٹوریز دیکھنے میں زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کیا چل رہا ہے لوگ کیا کرتے ہیں اب کہانیاں اب جتنی بھی کتابوں کی تھی وہ سب موبائل میں ویڈیوز کے ذریعے ہم دیکھ رہے سیریز کی طرح ہےک ی نہیں
ہاں جی بالکل
لیکن اگر آج بھی مجھے کوئی کتاب مل جس کو پڑھنا چاہیے تو میں ڈیفٹلی کتاب ہی پڑھوں
اچھا
ہاں بالکل مجھے پسند ہے کتا بک کتابیں ریڈنگ کرنا مطلب پڑھنا انہیں
اور ف فلموں کو بھی ایسے ہے کہ یار جیسے کتابیں کو تو آپنا اچھا لگتا ہے لیک فلمیں کیا انٹرسٹنگ ہوتی ہے نا
ہاں انٹرسٹ ہو یہ کسی دیکھیے فلمیں ہر ای اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو کسی کے اوپر کوئی ایسا ہوتا ہے کیریکٹر جیسے ہم دیکھ رہا چاہیے کسی پہ فلمایا جاتا ہے ہ مطلب جو پڑھائی کے تعلق سے تعلیم کے تعلق سے ہنر کے تعلق سے طرح طرح کی فلمیں بنائی جاتی ہے تو وہ زیادہ تر دلچسپی سے ہم مفان دیکھ سکتے ب کیا اس کا کہ دار تھا اس کیسے اس نے مش شرکت کی جیسے وہ مقام حاصل کیا ان چیزوں کے لیے وہ دیکھنا مجھے زیادہ پسند آ جاتا ہے ایسی موویز جس ہاں ہاں اور دیکھو مووی دیکھنے سے کافی فائدے بھی ہیں میں مختلف زبانیں تہذیینیں اور جو بھی اچھے سے ہوتی ہے معلومات حاصل ہوتی ہے نا تعلیم سے تعلیم کے پیغام ملتے اس لیے کیم کیا یہ ساری چیزیں بھی کافی اچھی ہوتی ہے تو ایک بہ ہاں اگر کسی چیز سے ایک بہتر حوالے سے دیکھا جائے تو کہ یہ اس کے لئے بہترین ہے کر کے مووی فلمیں
جی جی ان سے مطلب اپنے فلمیں وغیرہ رہتی ن ان کو سیکھنے کے ذریعے بھی بتا ہے اپن کوب ان سے اپنا بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں کسی کیا بولتے ہیں ڈوک کوومینٹری اور تعلیمی موویز سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے ان کو اور کچھ تاریخ
ہاں بالکل صحیح ہے دیکھیے میں نے ب ہےا کسی کردار اٹھا کر کسی کی زندگی سے تعلقات رکھتے ہوئے جو فلمیں بنتی ہے وہ فلمیں بہت اچ ہوتی کسی کی تعلیم سے جڑی ہوتی ہے فلمیں ہے نا جو بھی بہت کچھ سکھا دیتی ہوں نا کچھ تاریخوں سے تاریخوں کی واقعات سے جڑی ہوتی ہے جو ہمیں بہت پسند آتی ہے کہ دیکھو اب تو اس دور میں نہیں ہوتے نا وہ فلمیں ہمیں اس دور میں لے جاتی ہے یہ کیا ہوا ہوگا کیسے کیا گیا ہے نا یہ اعتبار سے بھی فلمیں دیکھنا بہترین تھی چیز ہے اگر ہم صحیح طریقے سے دیکھنے میں دلچسپی دکھائی اور اس کے صحیح عمل میں لانی کوشش میں رہتے ہیں باقی ایسے تو فلمیں بھی بہت ہے دنیا کی
بالکل وہ تو ہر طرح کی فلمیں ہیں نا اس اس میں تو کھ سے سیکھا بھی جا سکتا ہے کھ سے غلط افیکٹ بھی پڑتا ہے
بالکل بالکل وہ اپنی بھی لازم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے لیے کیا بہتر رہے اور کیا نہیں
پر ایسا بات نہیں ہے کیا کتابیں بھی اچھی نہیں کتا بھی بہت اچا
بہت اچھی ہوتی ہے میرے میرے حساب سے اچ تو میں نے بتایا ہے نا کتابیں بہت اچھی ہوتی ہیں کتابوں سے دیکھی یہ علم ملتا ہے علم اضافہ ہوتا ہے زبان بہتر ہوتی ہے لفظوں کی ادائیگی ہاں لفظوں کا ذخیرہ باغ بڑھتا جاتا ہے اور ہم جو الفاظ بولتے ہیں اس کی ادائیگی میں بہتر ہوتا یہ اور اپنی نا صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے ٹھیک ہے پڑھائی بکس اہم کتابوں کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں توس ہماری زینک وت زبانی الفاظ اور ہمیں بول چال کا جو طریقہ ہے سوچنے سمجھنے کی ہمیں وہ پیدا کی جات یہ مطلب ہماری ذہنی قت کو مضبوط کیا جاتا ہے اس سے
جی جی
ہوں
اورس میں کیا دیتے ایسے اپن ہاں بولو
بتائیے جیسے جو کتابیں ہوتی ہے کیا وہ ہماری امیجینیشنس مطلب ہم جو سوچتے ہیں
ہاں بالکل امیجینیشن کو بڑھاتی ہے وہ
جی
کیونکہ جب ہم ہاں جب ہم کتاب پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے ذہل میں کرداروں اور منظروں کا تصور کرتے ہیں
بالکل ہاں ہاں جس سے انسان توخی
ت کئی ل کی قت بڑھتی ہے ہاں
ہاں دیکھیے جی فلمیں اور بکس میں جو کتابیں ہوتی ہے اتنی زیادہ ہی کس چیز ملتا ہے آپ کی نظر میں ب تے
جی
آپ کی نظر میں یہ ب تائیے ا فلم میںیں اور وہ کتابوں میں سے زیادہ علم کس چیز سے ملتا ہے
زیادہ علم اپن کو کتابوں سے ملے گا
بالکل کیونکہ اسس میں کیا ہوتی ہے سلیوٹ علم ملتا ہے ہے نا کیونکہ ان میں ہر موضع کے ہاں گہ رہی ہیں پیدا ہوتی بالکل جی وہی تو عام چرچا میں ہم نے پہلے بھی بول چکے ہیں یہی الفاظ ہے کہ نہیں ہاں بالکل کیونکہ ہم اگر ان کو مطالعہ کیا جائے فلمیں اور کتابوں میں سےر دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے ہے نا کیونکہ ہم فلموں سے تفریح اور آسانی سے معلومات حاصل کر لیتے ہیں زذرییا ہے ہوتا ہے جبکہ کتابوں سے انسان کی سوچ علم اور تخیل کی موضوع مضبوط ہوتی ہے یقینی جی لیکن فائدہ تو اتنا ہی ہے دونوں میں فائدہ اتنا ہی ہے لیکن کتابیں پڑھنے کی عادت کو بھی نہیں چھوڑنی چاہیے آج کل کے لوگ کتابیں نہیں پڑھتے ہیں لیکن میں بھی یہی چاہتی ت کتاب ہاں نہیں پڑتے نا ہم ہم سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہتے ان میں سے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں ہے نا سماجک ذرائع جو ہمارے پاس موجود ہے ہم ان میں سے پڑھ لیتے کوئی بھی اٹھاتے ہیں پیراگراف لکھتا ہے کوئی اسٹوریز آ جاتی ہے لکھی ہوئی تو ہم اس کو ریڈ کر لیتے ا پڑھ لیتے تو سے بہترین اگر کچھ ہے اوکے ثابل ہے
جی بالکل
بہت شکریہ آپ کا
جی السلام علیکم
جس پہ آپ نے بات کیا جی وعلیکم السلام ج